ہاں بولو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے
ٹھیک ہے الحمد اللہ اپنا بتاؤ
ہاں اپنا بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے
کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ابھی بس بیٹھے ہوں ناشتہ پانی ہو گیا
ہاں بھی تورت ہوا ناشتہ پانی
ہاں اور بتاؤ
اور سب تو ٹھیک ہے کیا ہوا تم ہارا ناشتہ پانی ہو گیا
نہیں ابھی میرا تو نہیں ہوا ہے ناشتہ پانی تھوڑی دیر میں ہوگا
طبیعت ٹھیک ہے
ہاں طبیعت تھوڑا سا سیر میں درد ہے آج اسی لیے ناشتہ نہیں کیا ہے ابھی ابھی نہائیں گے اس کے بعد ناشتہ کریں گے
دوا ووا نہیں لی
نہیں دوا تو ابھی نہیں لیا ہے زیادہ درد بڑھے گا تو لیں گے دوا ابھی تھوڑا تھوڑا ہے
تھوڑا تھوڑا
اور بتاؤ تما پیر درد کیسا ہے ایکسرسائز کر رہی ہو
ہاں کر رہے ہیں اس بیچ میں چھوڑ دیا تھا تو بہت درد پھر اس سے بڑھ گیا تھا ابھی پھر سے آئی ہے ہاں پھر سے آئی ہے میری بہن تو کر رہے ہیں اب دیکھو نہیں چٹ ہو رہا ہے سوچے کے جا کے ایک دم پٹہ دیکھا رہے ہیں
ہاں نہیں ٹھیک ہو رہا تھا ایک بار جا کہ ملو دوسرے ڈاکٹر سے اس بار پھر کیا بولتا ہے
ہاں دو بار تو رانچی دھایا بولتا خالی ایکسرسائز کرو ایک سال تک اتنا ایکسرسائز کارے یا
ہاں ایکسرسائزیں کے لیے زیادہ تر بولتا ہے سب ٹوٹنے پھوٹنے ہر چیز میں دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہمم
تو ابھی تو کر ہی رہے ہیں ایکسرسائز دیکھتے ہیں کچھ دن اور کر کے اور بولو
ہاں وہی ٹھیک رہے گا اور گھر میں سب کیسے ہیں موسم کیسا ہے ادھر
ہاں سب ٹھیک ہے موسم کا ہے موسم تو گرمی ہی ہے کل تو تھوڑا سا ایسا موسم ہوا لگ رہا تھا نہیں ہو رہی ادھر بارش کل تو ہوا تو پورا ایک دم اندھیرا کیا اندھڑ طوفان ل کن ذرا سا بھی بارش نہ ہوئی
ہاں ادھر بھی ابھی بارش نہیں ہو ابھی ہے گرمی تو ہے ہی ابھی برسات اۓ گا دھیرے دھیرے
ہاں لیکن بہت گرمی پڑ رہا ہے جولائی آ گیا پھر بھی ابھی تک بارش ہوئی نہیں رہی
وہی تو اب تو برسات آ جانا چاہی جون سے ہی برسات آ جاتا ہے لیکن اب تو جولائی چار پانچ تاریخ ہو گیا تب بھی کہاں اس بار برسات آیا کھیتی وتی لیکن ہونے لگا ہے ہر جگہ مکائی وکائی لگ رہا ہے
ہاں اب تو وہی ہے تو اب موسم بارش ہو یا نہ ہو کھیتی تو لوگ کرے گا نہ
ہاں وہی سب لوگ کر رہا ہے کھیتی وتی
ہمیں
ئی لگا رہا ہے
اور تمہارے یہاں سسرال میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں
ہاں میرے یہاں سسرال میں بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے
ساس تمہاری اچھے سے ہیں
ہاں ساس بھی میری اچھے سے ہیں ہاں ان کی طبیعت تو خراب رہتی ہی ہے دوا چل رہا ہے ان کا ابھی جیسے جب تک دوا کھاتی ہیں ٹھیک ہے نہیں تو پھر تو ان کو پرابلم ہے بہت سارا اندر سے تو دوا کھا
ہاں ا اچھا اور تمہارے دلہا کہاں ہے
مطلب تو میرے دولہا تو ویدیش میں ہیں وہ ابھی تو گئے ہیں دو مہینہ پہلے ابھی تو وہ آئیں گے نہیں ہاں چلے گئے وہ نہیں وہ ابھی نہیں آئیں گے شادی کے بعد رکے تھے نہ پانچ چھ مہینہ تو کتنا دن رکتے تو چلے گئے
ہاں بات تو صحیح ہے باہر والے کو جانا تو پڑتا ہے چھ مہینے تب چھٹی لے کے آتے
ہاں اس بار چھ مہینے کی چھٹی لے کے آئے تھے
اور دیور لوگ
دیور لوگ با کہ ایک دو ودیش میں ہیں باقی ایک دو لوگ انڈیا میں بھی ہیں انڈیا ہی میں کام وام کرتے ہیں سب
اوہو تو ابھی تم سسرال ہی میں ہو
نہیں ہم ابھی گھر آئے ہوئے ہیں ابھی
او ابھی گھر ائی ہو ابھی گھر ہی میں ہیں کچھ نہیں رہ وہ بھی ناشہ وشتا کر کے ادھر ادھر کچھ کچھ کر رہے ہیں
او اچھا آپ کیا کر ری
ابھی ہم بھی بات کر رہے ہیں تم سے سوچا بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا
ہوں اور
اور بولو
اور تو آج سنڈے ہے آج تو کہیں جانا آنا بھی نہیں ہے گھر پہ ہی رہنا ہے
ہاں آج تو تمارا بھی چھٹی ہوگا کہیں فیلڈ ورک میں جانا نہیں ہوگا ہے نہ
ہمیں آج جانا گھر پہ ہی رہنا چھٹی ہے ہم
ہاں آج میرا بھی ٹیوشن وسن بند تھا صبح والا
بچہ لوگ کا ہاں وہی تو
بند رہتا ہے سنڈے کو صبح صبح والا بند کرتے ہیں کتتا آدمی پڑھا ہے
صحیح بات تو تھک جاتا ہے کہ کام کرتے کرتے کبھی کبھی سنڈے کو ریسٹ لینا
ہاں ہاں وہی چیز ہے اور تو تمہارے ہسبینڈ وہاں سے اب تو ابھی ایک سال کے باد آئیں گے نہ
ہاں وہ ایک سال کے بعد ہی اب آئیں گے ابھی ابھی تو ہمارے بھائی جان آنے والے ہیں ودیش سے ابھی
او ہو اچھا بھائی جان آ رہے ہیں تم نے کب آنے والے ہیں
ابھی سنا لاسٹ جولائی تک آئیں گے ٹکٹ ہو گئی ہیں ان کے ہاں
ت آپ تو بہت سارا چیز لے کے آئے بھیئے کریں گے تمہارے بھائی ج
سامان لانے کے لیے پوچھ رہے تھے بہت سارا کچھ کچھ جو انڈیا میں نہیں مل تا وہ بولا ہے لانے کے لیے باقی سب تو انڈیا میں بھی ملتا ہی ہے ک ا اتنا دور سے انسان لائے گا لگیج لانے میں بھی تو پریشانی ہوتی ہے نا اتنا
ہاں وہاں سے تو زیادہ سے زیادہ آٹھ دس کے جی لا سکتا ہے نا آدمی تو کہاں سے اتنا سامان بھاری نہیں لا سکتا
یہاں تو مل ہی جاتا ہے بہت سی چیز ایسی جو چیز نہیں ملتی ہے یہاں وہی چیز بولا ہے سارا کچھ مل جاتا وہی نہیں انڈیا میں بھی تو سارا چیز ا آن لائن اویلیبل ہے ہی
ہاں ہے جی ہے اور تماں ناند کہاں گئی تھی گھومنے سنا تم جانے والی شادی بات کہاں گئی تھی گھومنے
گھومنے اپنی نند کے یہاں رچی کہاں زیادہ دن نہیں رکے تھے دو دن رک کے آ گئے تھے ہم کو ٹائم طبیعت میری خراب ہو گئی تھی
ا تمہارا طبیعت خراب ہو گیا تو تمہارا تو بہت خاطرداری ہوا ہوگا تمہاری ناند کے یہاں پہلے پہلی بار تم گئی تھی
پہلی بار گئے تھے تو کافی خاطرداری ہوا کھانا پینا اچھی اچھی چیز بنائے آتے وقت کپڑا وپڑا سب دیا ہے سسرال والے سب لوگ بہت اچھے ہیں ہاں سب لوگ اخلاق مند ہیں ماشاء اللہ ہاں سب کافی اچھے ہیں اس میں رشتے دار بھی ہیں سب بہت اچھے ہیں
ہاں اور دیور لوگ کی شادی ہو رہی ہے تمہارے
ہاں ابھی تو لگ رہی ہے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں ایک دیور کے لیے اور جب لگ جائے تو دو لوگ کی پھر ساتھ میں شادی ہوگی پھر سے
اچھا دو
اچھی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں ہاں تو اچھی لڑ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں تو ابھی لڑکی ملی نہیں ہے کہیں پتہ چلے گی لڑکی تو بتائیے گا آپ لوگ بھی ادھر
اچھا ٹھیک ہے ہاں کوئی اچھی لڑکی دکھے گی تو بتائے
لڑکی دیکھیں گے تو بتائی
وہ والے دیور بھی باہر ہی رہتے ہیں نا تمہارے
ہاں وہ بھی دیور باہر رہتے ہیں جن کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی قطر میں رہتے ہیں
اچھا سب لوگ باہر ہی رہتا ہے نا تو یہاں سسرال میں ساس ہے اور نند ہے
بڑے بھائی لوگ ہے ایک میرے ہسبینڈ باہر رہتے ہیں ایک ندوسی بھی رہتے ہیں میری نند بھی ایک باہر ہی رہتی ہیں بدیش میں قطر میں
ا وہ بھی باہر ہی رہ رہی ہیں
ہاں سب آئیں گی نومبر میں شادی ہوتی ہے گھر میں ان کی نند ان کے دیور
او ہو ؤ اچھا نند کے یہاں شادی ہے تب تو تم بھی جاؤ گی
ہاں ان شاء اللہ کوشش یا پھر
ہاں ہے نا اچھا ہے جاؤ شادی ودی میں تھوڑا دل بھی بہلے گا ابھی تو گرمی بھی اتنا ہے انسان کو کہیں جانے آنے کا بھی من نہ کرتا ہو
ہاں ہاں طبیعت خراب میں انسان جاتا تبھی دیکھی کہیں بھی بخار سر درد ہو رہا
ہاں وہی نا دوا ووا لو دکھاو اور ڈاک ٹر کو آج کل ترنت ملیریا ٹائفائڈ بھی پکڑلے رہا ہے
فٹا فٹ ہوتا ہے دیکھتے ہیں دکھوائیں گے آج سوچا ہے آج سنڈے ہے گھر پہ ہمیں
مچھر اتنا ہے آج کل کا خطرناک انسان آج کل مچھردانی لگا کے سوتا نہیں ہے
مچھر دانی لگا ہی نہیں رہا ہے انسان
ہاں مچھر کاٹ ہی لیتا ہے کتنا بھی آل آؤٹ جلا لو پھر بھی
ہاں وہی تو سو جانے
ہاں ہاں تو خون جانچ کرواؤ اگر اس میں ملیر ملیریا ٹائفائڈ ہے تو علاج کراؤ
ہاں انشاءاللہ دیکھتے ہیں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس آج سوچا ہے آج نہا دھولیں گے اس کے بعد جائیں گے کھانا پینا کھا کر کے اور کھانا پینا ابھی نہیں بن رہا ہے
کہاں ہے ابھی تھوڑا دیر میں بنے گا ابھی تو ه ابھی تو سب کا ناشتہ ہی ہوا ہے تو لیٹ سے بنے گا کھانا بنائیں گے کھانا یہی اچھا بولتا ہاں ہاں وہ تو بہت کھایا ہے انسان
ہاں میں
ایسا جامن بھی بہت کھایا بہت کھایا ہر سال تو نہیں کھاتے تھے لیکن اس سال ہم بہت جامن کھایا
ہاں انشاءاللہ ہم بھی جامن بھی کھایا رہا ہاں اب تو مل بھی نہیں رہا جامن لگتا ہے خت
ہاں ہاں اب برسات آ گیا نا تو اب ملے ہی نہیں رہا جامن
ہاں ہاں تھوڑا دن تک خوب ملا اب بند ہو گیا ملنا اب ختم ہو نہیں وہ ایک آدھ ہفتہ تک ہی پیڑ پہ رہتا ہے جامن جب م پک جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے اس کا سیزن زیادہ نہیں رہتا ہے نے
نہیں ملے گا
اب آم بھی میلے گا جولائی کے بعد ہاں وہی بات ہے آم بھی پھر نہیں ملے گا
تو تم لوگ کے یہاں آم ام تو بڑی سستا ملتا ہوگا
ہاں سستا کہاں ہے ٹھیک ہی ہے اتنا بھی سستا نہیں مل تا ہے ہاں لیکن ٹھیک ہے آم آتا ہے ہمیشہ آم بھی ابھی تو باقی سب پھل کافی مہنگا ہو گیا ہےکیلا انار سیب یہ سب تو بہت مہنگا ہے ہاں ویسے یہ سنترہ انار بھی کیوی ڈیڑھ سو میں تین پیس دے رہا ہے کیوی بھی کافی مہنگا ہے
پہلے سو میں
سو میں تین پیس دیتا تھا ہاں وہی چیز ہے زمانے سے اور ابھی اور بڑھے گا ساون آجائے گا جب نا ساون میں ان لوگ کا پوجا وجا ہو تا ہے نا پھل ول پہ
ہاں ہاں اور پھر وہی بول رہے ہیں ابھی تو ہر جگہ کا کرایہ بھی بڑھ گیا ہے نا پٹرول جو مہنگ
ہاں پٹرول جو مہنگا ہے تو ہر جگہ کا بڑھ گیا ہے کرایہ
ٹیمپو جہاں بھاڑا بیس روپیہ تھا وہاں چالیس کردیا بس اس بھاڑا بھی رانچی کے لیے تین سو بیس روپیہ
میں مل بھی نہیں رہا تھا بہت مارا ماری تھا پٹرول کا
ہاں دقت ہوگیا تھا نا تو اب تھوڑا ٹھیک ہے لیکن اب تو بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے ہر چیز پہ
ہر چیز پہ مہنگائی بڑھ گئی ہے ابھی تو ساون واون آئے گا تو کیا کہتے ہیں ہل ول بھی کافی اور مہنگا ہو جائے گا
اور مہنگا ہوگا بات تو صحیح ہے اور کپڑا اپڑا خریدی کاٹن انٹم سوٹ گرمی میں
ہاں گرمی میں تو لیے تھے بہت سارا کوٹن سوٹ دکان سے بھی لیے تھے پھر ہم لوگ کہاں بیچنے والی بھی آتی ہے اس سے بھی خریدے تھے ہاں گرمی میں تو باقی کوئی کپڑا پہنا بھی نہیں جائے گا نا اس کے کے علاوہ کاٹن کے علاوہ کافی گرمی ہے تو گرمی میں کون پہننے گا کا موس شادی میں تو سارا وہی سب کپڑا تھا موتی نگ اور شادی میں جتنا کپ ڑا تھا سب وہی موتی نگ ہیوی تھا تو اسی لیے اور کپڑا لینا بڑا نیا نیا کچھ سلوایا بھی اس کے پہن رہے تھے اب تو گرمی تک تو کاٹن ہی پہنتا آدمی اس کے بعد ہی پہنے گا کچھ
کاٹن سب سے آرام دہ کپڑا بھی ہے بپے سب تو آدمی پہن کے ایک دم پگلا ہو جاتا ہے
وہی تو لے لیتا ہے بس رکھا رہتا ہے اور کیا انسان خرید لے تا ہے بس جھوٹ کو شوق میں لے لیتا ہے ہاں صحیح بات ہے کافی دام لگا لگا کے لے لیتا ہے اور پھر پہنتا بھی نہیں ہے وہ رکھا ہی رہ جاتا ہے
ہاں بات تو صحیح ہے اور سر گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے نا
سب الحمد للہ ٹھیک ہیں ابھ
ہاں ادھر بھی سب ٹھیک ہے ای سب تو نیا میں کچھ ہے نہیں
ہمم میں تو میرے کچھ
خیال رکھو طبیعت کا ٹھیک ہے نا
ہاں دکھوا لیں گے آج باقی سب تو ٹھیک ہی ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے اچھا سے رہو آو دیکھو آؤ
ہاں